ہلو ا
ل
ہلو
جی
ہلو آپ کو آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے آپ کی آواز
جی جی آ رہی ہے آپ بس السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
ہاں سوال لگے سب کہریی
جی سنا ہے سب کرییے تھ
ہاں جی سب اللہ کے بہن سب خیریت ہے بائی میں نے ہ میں نے سوچا کہ کافی دن ہو گیا تو فون لگا لوں یہ بہت دن ہو آج میرا بییکپ تھا نا کمپنی میں تو اس لیے آج من اللہ کے دین سے آج اھا ہوگی تو آپ کو فون لگا جی میں
جی بالکل یہ فون موبائل فون کتنی اچھی چیز ہوتی ہے نا ہم کتنی بھی دور انسان بیٹھا ہو اس سے اس کی خیریت لے سکتی ہیں موبائل فون کتنی اچھی عمدہ چیز ہوتی ہے
جیس ہی کہا کہ موبال دیکھو موبائل کا یوز صحیح کریں تو موبائل کیا ہے موبائل کا دیکھو آپ صحیح بھی یوز کر سکتے ہو اور چاہو تو آپ غلط بھی یوز کر سکتے ہو جو غلط میں ہاں غلط کا تو ایسا ہے کیوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ایپ چل رہے ہیں بہت اور س اور غلط کام ہو رہے ہیں ایپ کے کیا ہوتا ہے کہ ایپ ؤنٹ فکنٹ بھی کیا ہے ہیک ہو جاتے ہیں جس کے کارن اب اپنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے انسان کو اور فدہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ جا جیسے کہ آپ دور سے بھی بات کر سکتے ہو کسی بھی چھیتر میں کسی بھی کوئی س بھی آپ ایریا میں ہو وہاں سے بھی بات کرتے ہو اس کے جو بھی فدے ہوتے ہیں
جی جی جی جی ویسے آپ نے ہاں جی ہوں جی ویسے دیکھا جائے تو مطلب اس کا صحیح سے استعمال کریں تو بہت ہی اچھی چیز ہے یہ اور مطلب اس کا صحیح سے استعمال ہی کریں گ تو بیکار بھی ہے ویسے دیکھا جائے نا تو تعلیم کے لیے موبائل فون بہت اچھا ہے اس سے بچے آج کل ساری پڑھائیاں آن لائن ہوگی گئی ہیں ساری مطلب چیزیں آن لائن دیکھتے ہیں تو پڑھائی کے لیے تعلیم کے لیے تو بےحد ہی ضروری ہو گیا ہے موبائل اورن ان شاء اللہ اس سے بہت اچھی تعلیم میں بھی ملتی ہیں
جی جی آپ نےسی بولا ہے کہ بچے کے لیے ہی بہت ہی اچھا ہے کیونکہ آج کل دیکھو دیکھا ہوگا کہ کوچنگ میں نہ جا کر بچہ اپنی گھر پر رہ کے پڑھائی کر سکتا ہے کیونکہ آج کل آن لائن آن لائن کوچنگ چالو ہوگئی ہے اللہ کے دین سے سب ہی بچے اپنی محنت فون کے تھرو کرتے ہیں اور اب ہ اپنا فوکس اپنی فون پہ کر کے اپنا لچ اچے کی پراپت کر سکتے ہیں فون دیکھا جائے تو بہت ہی اچھا ہے کیونکہ آ ہاں کیونکہ فون سے ہم کوئی سا بھی گھنٹوں کا کام ہم سیکنڈ میں کر کر لیتے ہیں
جی بالکل آج کل ساری چیزیں آن لائن ہو گئی ہیں جیسے کہ آج کل بینک اکاؤنٹ کے کام وغیرہ ہوتی ہیں تو ہمیں پہلے کے زمانے میں گھنٹوں گھنٹوں تک لائن میں لگنا ہوتا تھا دو دو دن لگ جاتے تھے اکاؤنٹ وغیرہ کھلوانے میں ایسے آج کل تو موبائل فون سے گھر بیٹھے بینک بیٹھا اکاؤنٹ کو کھل جاتے ہیں اور وسے دیکھنے کو تو یہ بھی چیز ہے کہ سارے کام ا ٹکٹ وغیرہ ہم کہیں سفر پہ جا رہے ہیں اں ہ ہوٹل وغیرہ کوئی بھی اپنے گھر بیٹھے اپنے فون سے کر سکتے ہیں فون کا استعمال اگر صحیح سے کیا جائے تو بے بے حد ہی ہاں اندہ چیز ہوتی ہے ہی ہے
ہ جی جی صحیح ہے آپ ہے پہلے کوئی سمے پر ایسا تھا کہ فون نہیں تھے تو کافی سمے لائن میں لگنا پڑتا ہے اور سمے بھی برباد ہوتا ہے تو آج کل جب سے یہ فون آیا آیا تھا جب سے انسان کا بہت ہی کم سمے میں کام ہو جاتا ہے کیونکہ اب لائن میں لگنا نہیں پڑتا ہے اور
جی
کام سیکنڈ میں ہو جاتا ہے اور کچھ بھی فارم بھرونا ہو کہ کچھ پیسہ آن لائن کام کرنا ہو تو فون کے مادھیم سے ہم آسانی سے کر لیتے ہیں اور آج کل تو دیکھو کچھ دقت آ جات ہیں تو دوسرے کی سلاح نہ لے کر ہم فون پہ بھی اس کو بھی س سمادھان کرک
جی بالکل بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے اور دیک دیکھا جائے نا تو موبائل فون ایک بے حد ہی اچھی چیز ہے جیسے کہ ہم کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو اس پہ ہم اپنے گھومنے پھرنے کی کچھ لمحوں کو کچھ یادوں کو اس میں قید کر کے رکھ سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے فوٹو وغیرہ ویڈیوز وغیرہ بنا کے تو سلحال بے حد ہی جو اچھی چیز ہے اور کیا بولتے ہیں کہ آج کل ہمارے مطلب وقت کی بچت ہو رہی ہے جیسے کہ ہم آن لائن شاپنگ کر لیتے ہیں تو ہم جہاں دو گھنٹے اپنا وقت جایا کرتے تھے شاپنگ میں وہ ہم ا گھر بیٹھے ا تنت شاپنگ ہو جاتی ہے تو ہمارے وقت کی بھی مطلب اہمیت وقت دے رہے ہیں انسان اور وقت کو اہمیت دے رہا ہے اور وقت بھی ہمارے پچ جاتا ہے
ہاں ہاں جی بات آپ نے صحیح بنوایا ہے کہ کہ ہم کہ پہ کہیں پہ جاتے ہیں تو ہم آج کل کیا ہے کہ کیمرے میں فوٹو کنچواتے ہیں تو وہ کیا فوٹو ان کے پاس رہ جاتے ہیں اور پھر ہم ان کو پیسے دے کر ان کو نکلواتے ہیں پ آج کل جیسے فون آیا تھا اس سمے سے اب تک ہم اپنی یادوں کو ہم فون کے تھرو اس میں کیئر کر لیتے ہیں جاں سے کیا اس سے کیا ہوتا کہ ہم کبھی بھی ان فوٹو کو ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں فون کے تھرو اور آج کل تو آپ نے دیکھا ہوا کہ ہم کچھ کپڑے لیتے ہیں کیا شاپنگ کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے کھلے نہیں ہوتے ہیں تو ہم فون کے مادھیم سے اس کو ہم پی سے پے کر سکتے ہیں اور آسانی سے پ سے پے ہو سکتے ہیں کہ کئی بھی کبھی بھی ک کہ پہ بھی کر سکتے تے ہو آپ پیسے پہ تو فون سے بہت بھی سویدھا ملتی ہے تو ماشاء اللہ میں تو فون میرے کو بہت اچھا لگا پر مگر اس کے غلط فائدے بھی ہوتے ہیں کیونکہ آپ جیسے پے کرتے ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ا نیٹورک ایشو آ جاتا ہے جس سے کہ پیمنٹ پینڈنگ میں چلا جاتا ہے اور کوئی چ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر نیٹورک کی کمی سے آپ بات نہیں بات نہیں ہو پاتی ہیں تو ماشاء اللہ نقصان بھی بہت ہیں
جی بالکل اب دیکھا جائے نا تو آج کل کے بچے چے زیادہ مطلب سوشل میڈیا پر گھنٹوں گھنٹوں و رہتی ہیں اور ویڈیوز وغیرہ دیکھتی ہیں اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور دیکھا جائے تو آج کل کے بچے مطلب گھنٹوں گھنٹے دن ہو جاتا ہے چار چار چھ چھ گھنٹے ہو جاتے ہیں بچوں کو گیم گیمس وغیرہ کھیلے تو ان سے ان کی آنکھوں افیکٹ ہوتا ہے اور کیا ہے کہ اس سے بچے ویسی ایکٹیویٹی کرتی ہیں جیسیے مطلب فون میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے بری ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو بری کرتے ہیں اچھی عادتیں اچھی عادتوں کو کم پکڑتے ہیں بری عادتوں کو جلدی پکڑتے ہیں بچے لوگ
ہ ہاں جی آپ نے صحیح پااایا ہے ہ ہ ہاں جی میں سی ب تو کہہ رہا تھا کہ جیسو فون کو یوج کریں تو صحیح ہے اور غلط کریں تو غلط ہے کیوں آج کر کے دیکھو تم نے دیکھا ہوگ کہ کم کم عمر کے بچے جو پڑھائی کرنے کی عمر میں وہ فون کو لیتے ہیں اور فون میں پات تو رہتا نہیں کچھ بھی اور کچھ بھی چلا لیتے ہیں اور اس سے کیا آنکھوں میں اور انسان کے مائنڈ میں غلط بچار جاتے ہیں جس کے کارن ان کا پڑھائی کی نہ طرف جا کر غلط عادت سمے برباد ہوتا ہے اور مائڈ بھی اسسی بات اوپر رہتا ہے تو بہت نقصان ہے اس سے
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ویسے نا ہمیں وقت کی زیادہ پرواہ کرتے ہوئے موبائل فون کا کم استعمال کرنا چاہیے ضرورت پڑنی پڑی موبائل فون کا استعمال کرنا چاہیے ہمیں سارا دن ہمیں موبائل پہ ایکٹیو نہیں رہنا چاہیے سوشل میڈیا پر ایکٹو نہیں رہنا چاہیے اس سے ہمیں دقت بھی ہو جاتی ہے
ہ ہاں جی صحی کہا جس سے بہت دقت ہوتی ہے اور ویسے آج کل دیکھو فون بہت اچھا ڈوائس ہے اور ہم نے فون کو لے کر بڑے بڑے مے د بھی آانی چاہیے کیونکہ ہمارے جو میں تو اللہ سے جی کہوں گا جو ہمارے بچے ہیں ان کو میں تو یہ ہی صلاح دیتا ہوں کہ بچوں کم سے کم فون یوج کرو کیونکہ جارا یوز کرنے سے آنکھوں اوپر اور تناؤ سا رہتا بچے پھر ان کا کیا ہے پڑھائی کے پرتی من نہیں لگتا ہے اور کبھی کبھی ان کی
جی بالکل اور دیکھا جائے نا تو موبائل فون سے ہم گھر پہ بیٹھے دیس ودیش کی جانکاریاں لے سکتی ہیں پہلے کے زمانے میں لوگ پیپر پڑا کرتے تھے اب موبائل فون کھولو نیوز وغیرہ سن سکتے ہیں ہم سارے ہمیں جان کاریاں حاصل ہوتی ہیں موبائل فون سے ہمیں دیس بدیس کی پت ہوتا ہے کیا ہی چل رہا ہے رانیتی پالیٹکس وغیرہ کچھ بھی ہمیں دیکھنا ہو تو ہم موبائل فون پہ ترنت دیکھ سکتی ہے پہلے کے زمانے میں تو لوگ مطلب پیپر میں دھیان دیا کرتے اب سارا دن مطلب موبائل فون پہ ساری اپڈیٹ آتی رہتی ہے تو اس سے بھی ہمیں فائدہ ہے کہ ہمیں ساری جانکاری ترنت حاصل ہوتی ہے
ہ جی جی آپ نے سرا من فون سے ہر سوچنا مل جاتی ہے ہر چتر کی سوچنا مل جاتی ہے اور آج کل دیک کسان بھی اپنا فون کا یوز کر رہا ہے کیونکہ کسان کے لیے جیسے فصل کا نقصان ہو جاتا ہے کچھ کیڑے لگ جاتے ہیں تو وہ کیا ہے فون کے مادھیم سے اس کو کسان پھٹوے ہنچ کے گھیر کے اس کا سادان بھی
جی جی جی بالکل اور دیکھا جائے نا تو ویسے نا ہمیں موبائل فون پہ کوئی بھی جانکاری ا اطلاع ہوتی ہے تو ہمیں اس پہ دھیان نہیں دینا چاہیے ہمیں اس لیے دھیان نہیں دینا چاہیے کبھی کبھی موبائل فون پہ جو جانکاری ہمیں ملتی ہے تو وہ کبھی کبھی فیک بھی ہو جاتی ہیں تو ان پہ ہمیں ترنت دان دینا چاہیے ہمیں پہلے ساری جانکاری حاصل کرنی چاہیے اس کے بعد ہمیں اس پہ مطلب کوئی آپشنٹانا چاہے آبجیکٹ سٹانا چاہیے نہیں تو ہم اس یہ ہو سکتا ہے ہمارے سے ہاں جی جیحی ہے شکریہ اللہ ج